ہلو ہلو ہلو
ہلو
السلام علیکم ہلو آپ ٹھیک ہو
ہلو ہاں میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہوں اچھے سے
بلا آپ ٹھیک ہو ہاں اچھا الحمد اللہ آپ کیسی ہو
ٹھیک ہو بس
گھر پہ سب کیسے ہیں سنا ابھی بڑھیا اور بتاؤ کہاں گئے تھے پھر گھومنے
کہیں نہیں میں گھر پے ہی تھی اور
اچھا
ہوں سوچتے جائیں گے کچھ دن مہیں ہاں یار
اچھا بیٹی ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے نہیں یہاں پر تازہ کھانا کھا
کھانا بنایا
ہاں اپنے بناا
ہاں
اور بتاؤ
ہسبینڈ آپ کے ٹھیک ہے
شکر اللہ سب ٹھیک بس ٹھیک آ بتاؤ
آپ کیوں چپ چپ ہو
نہیں میں سوئی تھی نیند سے اٹھ کے آپ نے فون کیا
ا اچھا اچھا
ہوں
کیوں خیریت تھی سوئی کیوں تھی
اچ سی
ہاں
ایسے ہی سوئی ت گرمی تھی نا بہت پلر تھاں تو نیند بڑ گئی
اچھا اچھا اب گھر نہیں اب گئی
نہیں ابھی نہیں گئی فرسٹ پہ جاؤں گی
ان ب ففٹیین کو جاؤں گی
افس کو
ہم اچھا
ہاں
میرا نا پرسوں بڑا ہی من کر رہا تھا میں نے سوچا میں آپ کو کال کروں میں آپ کو بولوں کہ مجھے شاعری سنا دو
نچھا
ہاں
وہ شوق نہیں رہے وہ نسبتیں نہیں رہی
اچھا اچھا اچھا
ہس گھر پ ہے جوز کے پس
اھ توا
ہ
یہ شرو ہوتی
میر پ بیھا تو میریرا پتی بیھےل اس کو ہمت ہی نہیں فیری نیچے بیٹھا تھا جسم پور آکڑ گیا ہے اس کو ہ
اور اس کو آپ اس کے لیے کوئی شاعری ایک ڈیڈیکیٹ کرو جو ان سے نا ملتی جلتی ہوں میں بھی تو سنوں
ہاں
بولو
کیا بولوم عشق نکما کر دیا ال نہیں نہیں نہیں عشقر نے نکمہ کر دیا گالی ورنہ ہم بھی چیز تھے کمال کے اور
اچھا واہ واہ واہ واہ ارشاد میں نے کہا
کیا کہا
کہ اپنے پت پہ کچھ بولو
اور کیا کھا رہی ہو آپ کو بس چوبیس گھنٹہ ہی موں کھلا ہوتا ہے بس ٹھوس نہ ہوتا ہے کھانا اور کتنا کھاتی ہو ہ ہ
ا بہوت
اور جب بلواڑا آؤ گی تو میں زیادہ ہی لگتی ہے کھا کھا کے کیوں
نہ میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دیں گی
کوئی بات نہیں میں ان کو توڑوں گی ویل چیئر پہ دالونگی آجاؤ
نہیں میں نہیں آؤں گی قسم سے
کیوں
میرا من نہیں ہے
کوئی بات ہی نہیں مان لاؤں گی
نہیں مجھے نہی انا
کوئی بات نہیں آ جاؤ
میرا ایک پرسینٹ بھی موڈ نہیں ہے
سب تو میں آپ کو موڈ لاؤں گی گئی تو کیا آپ باہر کے گم نہی
اور پانی آتا ہے
جی پانی آتا ہے فی الحال تو ابھی نہیں ہے آپ کے کھانے سے کیا پانی آئے گا مجھے
نہیں وہ پانی نا پانی آپ
مجھے کیوں آب آئے گا اتنا کیا تم کھا رہی ہو مجھے آپ آئے گا
ارے وہ نہیں پینے کا پانی پینے کا پانی آیا
ہاں ہمیں ہوتا ہے چوبیسوں گھنٹے آپ کو نہیں ہوتا ہے
نہیں ہمیں بٹی میں لے جانا پڑتا ہے بستی میں نا بستی میں سوری
کس بٹھی بٹھ بٹھی میں کیا تم پاگل ہو
نہیں بستی بستی بولنا
تم کیا کھا رہی ہو یہ چاکلیٹ کھا رہی ہو
نہیں نہیں یہاں مت انا میں کل سون مرگ گئی تھی نا میں نے وہاں پے گھوڑے کا ماز لایا تھا یہ وہی ہے
ہ بکت گا اب دریندا ہو دریندہ
تیل میں کیا لگا تھا وہاں پے یاکس
گوبر
تو آپ نے پوری گاڑی گندی کر دی
میں نے بہن کو وہ چٹایا نا اس کو وہ دورے پڑتے تھے اب نہیں پڑتے
اچھا اب بلواڑ کب جانا ہے
مجھے مجھے پیر نے بولا تھا یہ مرد جیسے چلتی ہے اس کی چال ٹھیک ہو جائے گی گوڑی کا گو سو چلانا پھر اس نے کل وہ تھوڑی سا کھایا تو اب اب اس کی چال ڈال ٹھیک ہو گئی
اچھا اب مجھے بھول ہی جائے تم بلوڑا پھر تو بس دانت توڑوں گی میں
وہ تم گوڑی بند کراؤ گی لال لگام میں لگاؤں گی
وہ کہتے نا اس ویڈیو میں کوئی دور
ل کھجور کھاؤ گھوڑے وا جاؤ گے خود وہ ہخر ہے
ہخر کیسے کہتے ہے مجھے نہیں پتا لیکن میںنے سنہ ہے نام
ہخر ہخر کو کہتے ہیں
ہخر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے حکر ہکر ہوتا ہے داواند بولا میں نے بولا بولا داود ہوتا ہے وہ داود ہی ہے
وہ بڈھی گوری لال لگام
بچی
ارے چپ کرو بہینس کہیں کی
کالی بہینس سانٹھ جیسی ہو
میں کالی بہینس ہوں
نا نہیں تو گوری
نہیں نہ میں گوری ہوں نہ میں بہینس ہوں میں ایک چھرکٹ ہوں
میں ابھی بہت چھوٹی ہوں کیا ہو گیا
ہاں ہاں بہت تل گاگل میں لال پھٹیں گے
نہیں کال فلاور میں پھٹیں گے
اچھا
آؤں اب آپ کو بول واڑ کب جانا ہے مجھے پیزا کھلاؤ گے
ٹٹی ہے مجھے اور یہ بہت ٹٹی ہے اور جو
نہیں چھوڑ پھر میں نہیں آؤں گی
مجھے کل سے ٹٹی آئی ہے آجاؤ وہی کھا
نہیں آپ کو جا سکتی ہو وہ خود کھانے لیکن میں نہیں آؤں گی اب مجھے پتی نہیں چھوڑے گا مجھے کہا نہیں جانا پراۓ مردوں کے ساتھ
اچھا کیا کیا کیا ہیلو
نہیں بول پا رہا ہے مردوں کے ساتھ نہیں جا
اچھا اچھا کل کل وہ میرا سگا تھا
وہ آپکا زیزو ہے
نہیں یہ اب کیا ہے
یہ یہ گندا ہے نا اس لیے یہ مجھے کھلاتا نہیں ٹوکتا ہے
شز بشز چل گرم کر دے کہ گرم کرو بالی بات بات میں رومانٹک ہوتی ہے کھانا گرم کر دے
کھانا گرم کر دے
جس اسی لیے تو میں رہ گئی ہوں آپ پک کے اور میں کھانا گ کر دوں
کچھ اور ہے بولنے کے لائق
ہاں
بچے سو گئے دونوں دونوں ایک ہی بچا ہے مارا
تب تو پی کے آئے ہوے
اب تو پکا پی کے آیا ہوگا
تب تو پی کے آیا
شور ما کھلاؤ گے
ہاں ہاں کوئی بات نہیں ٹٹی بھی کھلاؤں گی
چھوڑو پھر میں نہیں آؤ گی
وہیں سے میرا ڈوپٹہ اتارنا ٹھیک ہے
میں نہیں آؤں گی
اور بتا کیا حال ہے
کیا بول رہا ہے لگوئی پاس والی پتی
دوا بول رہا ہے
ہوں
پیار میں دوکھا ہے ادھر اتر جا بابلے ا بھی موکا ہے
آپ کے دماغ کے سکرو کیوں ڈھیلے ہیں
کیونکہ وہاں پہ رابیہ نے کچھ کیا تھا اور کل
مین گ تھا
ہاں ت رہ ہے
ہاں وہاں گئے ہی نہیں پھر
کہاں
خوج بس
ذرا وہاں گوڑی پہ چڑھ گئی میں مجھے تاں اب ہوا
ہم آدھ گھنٹے کا سفر لے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ آدا گھنٹہ
ایک مجھے وہاں سے ٹ گ جؤاؤ جا